ہلو السلام علیکم
ہاں
ہلو
جی خیریتو
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہووں
جی اللہ پرل بھی ٹھیک ہے سر
آواز نہیں آ رہی
مجھے ڈبل آ رہی ہے اپنی
ہاں وہ
جی
جی ایک
ہیلو
ہوں میں سوچ رہا تھا آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے یہ موضوع ہیں بچت یا خرچہ میری رائے میں بچت ہر انسان کی زندگی کا بہت ضروری حصہ ہیں جو شخص اپنی آمدانی میں سے کچھ حصہ بچا لیتا ہے وہ مستقبل میں پریشانیوں کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے
دیکھو بچت بہت ضروری ہے انسان کے لیے جو ہم روز کا خرچہ کرتے اس میں سے اگر ہم تھوڑا تھوڑا اسے
لی تو جا کے الگ ہے تو ہمارے
اہم موضوع پہ وہ ٹائم پر کام آ سکتا ہے کیونکہ دیکھو ٹائم کا کچھ نہیں پتا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اچھا برا تو کچھ ہو جائے تو وہ تھوڑا بہت کام آ جا آ جاتا ہے پیسہ
یہ یہ بات درست ہے لیکن آج کل اکثر لوگ ضرورت سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں وہ مہنگی عش عائشے صرف اس لیے خریدتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متاثر ہوں کچھ عرصے بعد ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں
دیکھو ہر وہ اپنے گھر میں ایسے کرتا ہے اسے سمجھانا چاہیے کیونکہ وقت وقت کی بات ہوتی آج ہم پہ پیسا ہے کل نہیں کیونکہ دیکھو ٹائم کا کچھ نہیں پتا کسی کا تو اسے سنبھال سمنا چاہیے ہر انسان کو کہ ہم کتنا فضول اتنا فضول خرچہ نہ کریں کیونکہ دیکھو اگر فضول خرچہ کریں گے تو ہماری ہی اس میں پریشانی ہوگی آگے چل کے اگر ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے گھر میں ہر کسی کو یہ بتائیں کہ فضول خرچی نہ کرے ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں اور ضرورت جتنی ہے اتنا ہی ہم ضرورت کے حساب سے خرچ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوگی دراصل دیکھو ہر ضرورت سب کی پوری ہو جاتی ہے
بالکل انسان کو ہمیشہ ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھنا چاہیے ضرورت وہ ہوتی ہے جس کی بغیر گزارا مشکل ہو جبک خواہش وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر بھی زندگی چل سکتی ہے اگر ہر شخص اپنی آمدنی کے مطابق زندگی گزارے اور ہر کچھ حصے بچا لے لی تو اس کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے
جی بالکل کوئی ماشاء اللہ کتنی اچھی بات بولی آپ نے دیکھو ہر ضرورت مندے کو بھی اتنا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں آگے چل کے کچھ نہ کچھ اتنا اسٹول کرو یا بینک میں جمع کرو کہ ہمارے آگے جا کے جن جریشن ہو یا کچھ بھی ہو بچے ہوں تو ان کے لیے ہم تھوڑا اکٹھا کریں کیونکہ وقت کا کچھ نہیں پتا رہتا کتا
بالکل اور بچت مصیبت کے وقت سہارا بنتی ہیں لیکن کچھ لوگ اتنے زیادہ بچت کرتے ہیں کہ کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتےیں یہ بھی دست یہ بھی درست روایی نہیں ہے یہ رواج ٹھیک نہیں ہے کہ خالی خالی بچت کرنا اعتداد سب سے بہتر طریقہ ہے
جی بالکل دیکھو ہر انسان کب اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بولا ہے پہلے اپنا گھر دیکھو بعد میں کسی اور کو دیکھو تو اس وجہ سے سننا تھے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ان کی خوشی اور ان کی ضرورت کو درست فرمائیں
بالکل مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ فضول خرچی اچھی ہیں اور نہ ہی حد سے زیادہ کنجوسی دونوں چیز چیزیں نقصان کا سبب بنتی ہیں آج کل سماجی رابطے کے ذریعے لوگ دوسروں کی زندگی دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور ان جیسے عائش آشا خریدنے لگتے ہیں اسی وجہ سے فضول خرچی میں اضافہ ہو رہا ہے
ہاں دیکھ ج ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے کبھی زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہوتا ہے
ہوتا ہے گھر میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ
ایسا ہو جاتا ہے کہ سب سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے ہر چیز کو
بالکل درست بنانا پڑتا ہے اپنی زندگی میں کیونکہ دیکھو ہر چیز ایک سی نہیں ہوتی بالکل درست بات ہے انسان کو دوسروں کی نقل کرنے کے بجائے اپنی حیثیت کا کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے اگر کسی شخص کے پاس بچت ہو تو وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے اپنی کاروبار شروع کر سکتا ہیں یا ایسے اچانک پیدا ہو ہونے والی مصیبت کے آسانی سے مقابلے کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں تو وہ جب اس کے کے پاس کوئی مصیبت آئے گی تو وہ اس وقت پھنس بھی سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوگے
ہاں جی بالکل بالکل یہ تو دیکھا ہے ہر کسی کے دیکھو اتنے شوق بھی اتنے پورے نہ کرو کہ ہمیں آگے جا کے کچھ تخلیفوں کی وہ دیکھنی پڑے
جی ہاں اس لیے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بوند بوند سے دریا بند ہے روزانہ یا مہینہ تھوڑی سی بچت بھی وقت کے ساتھ بہت بڑری رقم بن سکتی ہیں خرچ بھی وہی ہمارے ایک اسس کا سنایا تھا ہماری دادی نے ماشاء اللہ سے اللہہ نے جنت اتنا سییک کرے انہ نے امینین درجے عطا کرے ہمارا
ایک انسان تھا اس نے اپنے گھر میں گھڑا رکھا
تھا مٹی کا تو گھر ہی رہتا تو پہلے نیچے فرس ہاں بالکل اس کھود کے اس میں رکھا تو روز وہ ایک
پت نہیں کیا بولتے تھے پہلے زمانے کے روپا پیسہ تو وہ ڈالتا تھا تو وہ بھر گیا کہ
کہ ایک دن
تو دیکھو اس نے روز ڈالا کچھ نہ کچھ ڈالا اس میں تو وہ بھر گیا
گ اگر وہ نہیں ڈالتا تو وہ خالی رہتا بالکل بالکل بالکل صحیح کام نے خرچہ بھی وہی خرچہ بھی وہی بہتر ہے جو کسی فائدے کے سبب بنے تعلیم صحت والدین کے کی خدمت اور ضرورت مند کی مدد پر کیا جائے خرچہ کبھی ضائع نہیں ہوتا بالکل سب سے بہترین خرچہ وہ ہے کہ جس سے کسی کی زندگی آسان ہو جائے اگر ہم کسی غریب کی مدد کریں وہ وہ ہمارے آخرت کے لیے آسانی بن جائے گی
کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں تو اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہوگا اور جو تو اچھی جگہ پیسہ لگے گا تو اللہ بھی خوش اور بندے بھی خوش جس کی ہم مدد کریں گے وہ بھی تو ہمیں دعا دے گا کہ اللہ اس نے میری مدد کی ہے تو اس کی مدد کر تو اس لیے مظلوم کو ہر وقت پہلے اپنے گھر میں دیکھو پھر اپنے پڑوس دیکھو پھر اپنے رشتے دار دیکھو
دیکھو اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے کہ پہلے دیکھو گھر میں ہی دیکھو بالکل ہر شخص کو اپنی آمدنی کے حساب سے رکھنا چاہیے جب حساب ہو ہوگا تو فضول خرچی کم ہوگی اور بچت بھے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ن نوجوان کو بچپن ہی سے بچت کی عادت ڈالن چاہیئے یہ عادت اسے مستقبل میں کامیابی اور ذمہ دار ذمہ دار بناتی ہیں اور ہر گھر میں والدین کو بھی آپ اپنی اولاد اور کو مال کی قدر سکھانا چاہیے تاکہ کہ وہ محنت کی کمائی کی اہمیت سمجھ سکیں
بالکل دیکھو ہر انسان کو سکھانا چاہیے بچوں کو اگر اگر ہم پیسے دیں تو بچوں سے حساب لو کہ ہم نے اتنے روپے پیسے دیے تھے آپ کو تو تم نے کیا کیا کرا کیا کیا لیا تو بچوں کو پہلے سے بچپن سے یہ ڈالو گی عادت تو انہیں پتا رہے گا کہ ہم نے اتنے پیسے کا یہ لیا ہے اتنے پیسے کا یہے لیا ہے اور ہم پہ کتنے پیسے بچے ہیں
بالکل صحیح کہا کوکی آج کل کا بچوں کا جو
زمانہ ا گیا ہے تو انہیں کچھ پتا نہیں رہتا بس
فضور خرچی سے مطلب ہے بالکل صحیح کہا اپنی آخر میں میری یہی رائے ہے کہ بچت انسان کو اطمانی ہمت اور مستقبل کا تحفظ دیتی ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ بچت اور مناسب خرچے دونوں ضروری ہیں جب انسان اعتدال اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون اور کامیاب بن جاتی ہیں اللہ تلا ہمیں فضول خرچی سے بچائیں مال کو ہمیشہ نیک اور مناسب مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی
بالکل دیکھو آپ نے جو یہ ٹاپک چھیڑا ہے بہت ہی اچھا چھیڑا ہے کیونکہ آج کے زمانے میں جو آج کا جو جنریشن ہے یہ سمج نہیں ہے کہ بس بچے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ پہنا ہے تو میں بھی بھی یہی لونگا
ا
چاہے وہ کیسے اس کے ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں مگر بچوں کو سمجھانا چاہیے پیار سے
بالک صحی کہا چل ہ آپسے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا چلو ملتے ہیں پھر کل ملتے ہیں تب تک
اللہ